السلام علیکم
ولیکم السلام ہاں بولیے
اس اور خیریت سے ہو آپ ہلو چلو رکر ہی چاہے اللہ کا اور گھر میں سب گر تھے گھر میں سب خریت سے ہے چلو شکری چاہے اللہ کا ہاں اور بتائیے موسم کیسا آپ کے وہاں پہ ہیلو
جی
ہلو
ہاں بولے کوئی فون کر رہا تھا اس لیے اؤ اس پر کوئی فون کر رہا تھا اس لیے ہاں بولیے
کوئی دقت نہیں آپ کاٹ دووں ہاں آ رہی آواز مجھے آ رہی ہے میں نے ب ہمارے یہاں پہ تو موسم بہت چینج ہو گیا بارش ہونے لگئی کل تک تو ایسا تھا کہ گرمی ات نی زیادہ تھی تو گرمی میں پورا جسم جھلس رہا تھا
صحیح
ہاں اور آپ کے یہاں پہ کیسے
ذمہ دار کو یہ ہم خود ذمہ دار ن اس کے مطلب کہ ہم نے مطلب پیڑوں کو کاٹا ہے ہم خود مطلب اس کے ذمہ دار ہیں
نے بیحی فرمایا
ہاں ان نسیسری مطلب ٹرانسپورٹ کو مطلب استعمال کرتے ہیں نا
ہاں صحی فرمایا آپ نے دیکھو جی جو موسم تبدیلی ہے یہ تو آج کے دور کا ایک جو نہایت سنگین اور عملی مسئلہ ہے ہ نا وہی ہے نا
بالکل بالکل بالکل
دنیا بھر کے کہ جو ممالک اسی وجہ سے مختلف مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں سامنا مشکلات کا کتنا
بالکل بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا اب دیکھیے مطلب کہ ا جو یہاں مطلب سمارٹ سٹی انہوں نے بنائی کشمیر میں اب دیکھیے شہر خاص اس وقت وہ لوگ واٹر واگنگ ہو رہے ہیں پورے سڑکیں بری ہوئے پانی سے دکانوں میں مطلب پانی گس رہا ہے یہ مطلب ہم نے مطلب اچھی طرح سے مطلب ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے یہاں پہ
وہی صحی فرمایا نا آپ نے یہ مطلب
ہوا ہے سڑکوں کا
ہوں
آج آپ فرما رہی تھی دو دن پہلے کتنی گرمی تھی آپ دیکھیے آج نسرد ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ گھر گ میں مطلب اتنی فرق نہیں آئی مطلب جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اتنا بارش پڑنے سے سردی آئے گی
نہیں نہیں زیادہ بہت زیادہ وہ ہو جات نا تھوڑی دیر کے لیے چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے مطلب وہ راحت ملتی ہے اس کے بع جب بارش پند ہوگی تو پھر ہومس ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہوں
مطلب کشمیری اس کے لیے مانا جاتا تھا دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے تھے سیر و تفریح کرنے کے لیے ا مجھے لگ رہا ہے کہ مطلب اتنا خاص نہیں ہے جتنا آسی مطلب دس پندرہ سال پہلے تھا پورا بر برباد کیا ہے ہم نے اپنے پیروں پر خود کلہڑی ماری ہے
ہاں جنگلات کاٹ رہے ہیں دیکھو مطلب ویسے بھی جو موسم کے نظام میں جو غیر معمولی تبدیلیاں آ ر رہی ہیں اور انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ جان برود رکھتوں اور پورے ماحول پر اس کا جو اس رات ہے وہ مرت ہوئی نا پورے دیکھنے کو مل رہے اب ہ
صحیح صحیح ہم اس کی ذمہ دار کوود ہیں نا ہم نے اس کو مطلب بالکل برباد کر رکھا ہے خود کے مطلب فائدے کے لیے ایک لے کے لیے ہم کو مطلب فائدہ ہونا چاہی ہم مطلب اور نہیں سوچتے ہیں آگے
صحی فرمایا آپ نے ہ ہ وہی ہے نا تبھی تو میں نے سوچا کہ چلو آپ یہاں پہ رہتے ہو پہاڑوں میں رہتے ہو پھر آپ کے بھی یہاں دیکھتے کیسا موسم ہے یہ تو مطلب ایک ایسا مسئلہ ہے نا اس پہ اگر وقت رہتے کو ہم تجبو نہیں دیں گے تو وہی ہے نا جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو بڑی خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا
پہلے تو ہم کو خود سے ملسکہ شروع کرنا چاہے نا مطلب کیا ہم کو مطلب دوسروں کو بھی نصیت کرنی چاہیے پر مطلب جو آنے والی نسل لے آئیں گے وہ مطلب راحت کے سانس لیں گے مطلب جو ہماری جو جنریشن ہے ہمارے سے پہلی جنریشن تھی انہوں نے اس کا مطلب اچھی طرح سے پالن کیا تھا اب جو ہم لوگ اس میں بیچ میں آئے یہ ہم نے ہی کیا ہے جو ماڈرن اس وقت کے ہیں ہم ہم مطلب مین میڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور دیکھیے کہ ریسٹورینٹ میں ہم جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں جب گھر میں شدھ چاول نہیں کھاتے ہم یا سبزی وغیرہ ہم خود بھی بنا سکتے ہیں گھر میں پھر بھی ہم مطلب جنک فوڈ کا عادی بن گئے ہیں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں جب ہم ہی مطلب بیمار پڑ جاتے ہیں ہمارے بیمار ہونے سے مطلب وہی انفیکشن وائرل ہوتا ہوتا اور ماحول پر اثر ہوتا ہے پھر بعد میں مطلب موسم پر بھی اس کا افیکٹ پڑتا ہے ہم وہ دیکھیں کہ ہم اپنا کاربن مناکسائڈ کا یوز کرتے ہیں گاڑیوں سے سے جو دواں نکلتا ہے وہ کاربن مناکسائڈ ہوتا ہے نا ہم خدا کی قدرت سے مطلب ہاں بالکل ہاں بولیے
فرمایا جو پہلے یہ جو تبدیلیاں ہوتی تھی نا قدرتی تبدیلیاں قدرتی اس بااب کی وجہ سے ہوتی تھی لیکن آج ہماری موج موجودہ دور میں ایسا ہی ہو گیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا سبب جو ہے انسانی سرگرمی ہے ہے نا ان نان جو سرگرمیاں کر رہا ہے اسی سے ہوتا ہے یہ
بالکل بالکل آپ دیکھیے اگر ہم اللہ تعالی کے کہ نعمتوں کا مطلب اس پر مطلب تھوڑا ریسرچ کریں گے ایک
ہوں
مت پر مطلب ڈپینڈ ہے آپ دیکھیے ایگریکلچر میں ہم مطلب جلدی جلدی سبزی مطلب کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو ہم اس کو مطلب ہائبرڈ وہ پیسٹی سائڈ کھاد وغیرہ لگاتے ہیں جسے وہ جلدی ن کرتا ہے ہم کو پیسوں کی لالچ پڑتی ہے پھر اس کی وجہ سے مطلب بڑے بڑے پاپولر کا وہ پیٹ جسے وہ کاٹن نکلتا کاٹن سڑکوں پر بہت کاٹن ہوتا ہے وہ مطلب اس میں دس پندرہ سال لگتے تھے اس پیڑ کو آنے میں مطلب پکنے میں اب وہ مطلب ایک دو سال میں جلد جلدی تیار ہو جاتا ہے ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنے برے اثرات ماحول پر پڑتے ہیں اس سے مطلب وہ کاٹن سے ہم ماسک کا استعمال کرنا پڑتا ہے پورا ماحول خراب ہو ہو جاتا ہے
ابھی ہاں وہی ہے نا کہ جو انسان قدرت سے چھیڑ چھاڑ کرے گا تو اسے اس کا خامیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا
بالکل بالکل آ بہت دست ہے آپ دیکھے ہم جو مطلب آئٹم نا تو بھی یز کرتے ہ زیادہ تر اپنی زندگی میں پھر وہ جو ڈسپوزل ہوتا ہے اس کو نالیوں میں پھینکتے ہیں سڑک پر پھینکتے ہے
ہوں
گاڑی میں ہوتے ہیں پھر مطلب کھڑکی سے ایسے ہی پھینک دیتے ہیں اسکو حینا ہم کو چاہیے تھا کہ ہمیں اس کا کوڈ دان میں ڈالنا ہوگا ہم اس کو ایسے ہی سڑک پر یا پارک میں اس جہاں بھی جاتے آپ دیکھے آپ دیکھے میں پچھلے سال ادھر دہلی میں تھا ریلوے اسٹیشن پر کتنے مطلب ایسے ہی تھوکتے ہیں سگریٹ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں دعاں پھیلاتے ہیں ہم لہذا خود ذمہ دار ہے دیدی
ہوں صحی فرمایا یہ دیکھیے ہاں یہ کشمیر کی کی وادیاں کتنی خوبصورت ہے بٹ لوگ وہاں پہ گھوم گھومنے آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ٹورسٹ وہ وہیں پہ کھایا پیا ریر باہر پھینک
اور اسی پانی میں بھی نہاتے بھی ہے ہاں ایسے ناک بھی ایسے ہی اسی میں مطلب صاف کرتے ہیں جس سے وہ پانی بالکل خراب ہو جاتے ہے جب وہ ہم پانچ چھ سال پہلے جب جاتے تھے ادھر پہلگام ویرہ وغیرہ یا مطلب پکنک اسپاٹس پر کھانا کھاتے تھے پانی وہیں سے لیتے ہیں خدا کسم آج ہم ادھر مطلب پان پانی جو مطلب استعمال کرتے ہیں نا وہ ہم پھینکتے ہیں پیتے نہیں ہیں اس سے مطلب اسے ہم بہت سارا مطلب ہضم ہوتا تھا اس پانی سے پورا کھانا لیکن آج کل من نہیں چاہتا ہے کہ وہ پانی پیے
ہوں صحیح فما ہے آپ نے
ہم انسان نے اس کو مطلب پورا خراب کر رکھا ہے انسان خود غرض ہے ہاں میں نے قرآن شریف میں ایک آیت پڑھی ہے اللہ تعالی نے مطلب ملائک سے کہا ہے کہ ہم انسان کو تکلیف کریں گے تو ملائکو نے کہا کہ اے باری تعالی اگر اپ انسان کو پیدا کریں گے وہ یہاں مطلب پورا خون خرابا کریں گے لہذا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں
ہوں
اسی وقت ملائکوں نے بھی کہا کہ یہ جو انسان ہے یہ بہت خطرناک ہے کے اللا تالا کی مطلب نعمتوں کو بھئی بکشتا نہیی ہے
وہی ہے نا یہی جو انسان کی سرگرمی ہے اس سے موسم جو ہے بہترتی ہی بہت تا جا رہا ہے کہیں غیر معمولی بارش ہو ہوتی جا رہی ہے کہیں سخت خشک خشک سالی پڑتی ہے نا کتنی گرم ہوتی ہے خشک موسم ہوتا ہے خشک تسری پڑتی ہے اور کہیں طوفان آ رہے ہیں سیلاب آ رہے ہیں ہیٹ ٹ و آ رہی ہیں دیکھو کیسی کیسی آفتے آ رہی ہے انسانی انسان پر ہے نا کتنا جان مال کا بھاری نقصان پہنچاتی ہے یہ انسان
اب ہاں اس سے ہم کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اب دیک کہ مطلب ہم تن من دن سے مطلب ختم ہوتے جا رہے ہیں مطلب کیسے گیزٹ کا استعمال کرنا پڑا کولر کا استعمال اے سی کا استعمال فین کا استعمال وہ بھی بےیک لیکن لیکن اگر ہم گور گرم کرینگے وہ بھی بےکار پڑتے ہیں اللہ تعالی کے جب مطلب اتنی گرمی ہوتی ہیں گرم ہوائی دیتی ہے تھی ان پیڑوں کے ذریعے ہم نے ان پیڑوں کو کاٹا ہمارے لیے یہی اے سی تھے
صحیح فرمایا آپ نے ابھی دیکھیے ابھی دیکھیے جو موسمی ہاں جو موسمی تبدیلی دلی ہو رہی ہے نا دیکھو کڑی کے بھی اس سے بہت متاثر ہو ہےا بہت ہوتی ہے کھیتی باڑی بھی سے بڑی متاثر ہو ہے فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے جس غذائی قلت اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے دیکھیے جب فصل کم ہوگی تو توپھر مہنگائی میں بھی اضافا ہوگا
وہ اور اس کے وہ جو ذائقہ تھا نا وہ ٹیسٹ تھا نا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اس میں وہ
صحی فرمایا آپ نے ہاں صحی فرمایا
ہم ہم چاہتے ہیں کہ سال میں اگر دو فصلیں نکلتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چار نکالیں گے ہم خود غرض بن گئے ہیں نا دیدی
صحی فرمایا آپ نے مطلب جب پہلے دیک کو ہماری امی کچھ بنا کے دیتی تھی مطلب اس کا ذائقہ ہی الگ ہوتا تا تھا اس چیز کا ہے نا تو ابھی دیکھو صحیح فرمایا آپ نے میں نے اس چیز پہ کبھی غور نہیں آپ نے بولا تو پھر مجھے ہاں اس کا مطلب سمجھ میں آئی ہے یہ بات کی ہاں صحیح موڈ
بالکل ہم
توذق ہی ختم ہو گیا
ریڈی ریڈی ٹو ایٹ جب ہم اس کو کرتے ہیں بھی مر پڑ جاتے ہیں اس کا وقت ہوتا ہے اب نا اس میں وہ کلر بھی ہم مطلب دیتے ہیں خود سے ہی اس میں کوئی کیمیکل لگاتا ہے کوئی پاؤڈر لگاتا ہے اس میں وہ پھر مطلب اٹریکشن کرتے ہیں کسٹمر کو
صحیح برمایا آپ نے
یہ ہمارے لیے زہر ہے اور اسی زہر کی وجہ سے پورا موسم بھی خراب ہو جاتا ہے بعد میں
چلیے بہت آپ سے م ب مار ہوئی مری بارے میں ہاں چلو پھر ک بات کریں گ ابھی میں ضرور تھی کسی کام میں
بالکل بالکل جی جی بے حد شکر گزار ہوں میں آپ کہ آپ نے مطلب میرے ساتھ بات کی آپ کے ساتھ مجھے بہت ساری سیکھ ملی ہے میں نے آپ
نہیں نہیں بھائی جان مجھے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا میں نے بہت سمجھا